ٹھیک ہے آ جاؤ کے بعد دورا گاؤں میں حکیم صاحب نام کے ایک بزرگ رہتے تھے لوگ ان کی عزت بہت کرتے تھےچی آوازیں
آج میرا ٹاپکم ماحول کی حفاظت ماحول اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے اسے ہوا پانی زمین درخت
نہیں بیٹا سب سے بڑی دولت عزت ہے نوجوان حیراں
گہرا تعلق ہے
حیران حکیم صاحب اس سے بیزار
وہ ہم بھیند رہتے ہیں افسوس بات ہے کہ آج پولوشن بد دن بڑھتا جا رہا ہے
اردو میں بولو ہاں اردو میں
گاڑیوں کا دھواں فیکٹریز کا دواں پلاسٹک کا زیادہ استعمال اور درختوں کی کٹائی ماحول کو نقصان پہنچا رہی ہے
ہاں
اس کی وجہ سے گلوبل وارمنگ کلائمیٹ چینج اور مختلف بیماریوں بی رہی ہے
لاسٹ میں بھی مانگ سکتے ہیں پیکنگانگ آلو
ماحول کی حفاظت
بشونا میں نے بشونا
صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں بلکہ ہر فرد کی ذمہ داری ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ درخت لگانانی چاہیے پانی اور بجلی کا ضائع روک رکنا چاہیے پلاسٹک کا کام استعمال کرنا چاہیے اور اپنی گرد و نواح کو صاف رکھنا چاہیے اگر ہم آج ماحول کی حفاظت کریں تو آنے والے نسلوں کو گوبھی ایک
اس لیے دیکھ بیٹا پیسے لوگوں کو تمہارے پاس لا سکتی ہے لیکن عزت ان کی دنوں میں جگہ بناتی ہے نہ اس جوان یہ پوچا ہے عزت کیسے ملتی ہے بزرگ نے جواب دیا سچ بولنے سے وعدہ نبھانے سے دوسروں کی عزت قدر کرنے سے کرنے سے اس دن کے بعد نوجوان نے فیصلہ کیا وہ دولت سے پہلے اپنے کردار کو بناتے ہیں ورنہ زندگی کیا ہے زندگی لطف ہے
ہیں اس میں ہوا پانی زمین درخت جانور وہ تمام قدرتی وصیلات سے ہی شامل ہے سب اللہ تعالی کی انمول نعمتیں ہیں ہاں ہاں
کی کوئین ہے وہ بھی کچھ کہنا چاہتی تھی صبح سے رات تک سنڈریلا کے گھر کے پاس آئی بٹ کبھی نہیں ہوئی عزت عزت پت ہے کیا ہوتی عزت ملتی ہے انسان کو ایک گاہوں میں ہ ہمیشہ حکیم صاحب نام کے بزرگ رہتے تھے لوگ ان کی عزت بہت کرتے تھے ایک دن ایک نوجوان نے ان سے پوچھا بابا جی انسان کے سب سے بڑی دولت کیا ہے پیسہ یا شہرت حکیم صاحب مسکرائے اور بولے نہیں بیٹا سب سے بڑی دولت عزت ہے نوجوان نے حیران سے پوچھا کیسے حکیم صاحب اسے بازار لے گئے ان نے ایک ایک امیر آدمی کی طرف اشارہ کیا لوگ اس کے پیسوں کی وجہ سے اس کے پاس کھڑے تھے لیکن جیسے ہی وہ چلا گیا لوگ اس کی برائی کرنے لگے پھر ان کو غریب مزدور کی طرف اشارہ کیا اس کے پاس پیسے نہیں تھا لیکن جب وہ گزرا تو ہر شخص نے ادب سے سلام کیا حکیم صاحب نے کہا دیکھ بیٹا پیسے لوگوں کو تمہارے پاس لے سک ہے لیکن عزت ان کو دنوں میں جگہ بناتی ہے نوجوان نے پوچھا عزت کیسی ملتی ہے بزرگ نے جواب دیا سچ بولنے سے وعدہ نبھانے سے دوس کی قدر کرنے سے اور اپنے کردار کو صاف رکھنے سے عزت مانگنے نہیں جاتی اسی لیے ایک نفر اب پڑھنے گیا اس کو پڑھنا چاہیے ہے کیونکہ اس کا پیپر ہے پیپر اس کا کل ہے بٹ آپ تو آئے سے بولتے ہو کرو گے کیا زندگی میں آہستہ بول کے کچھ نہیں کر سکتے کچھ نہیں اسی لیے زندگی میں کبھی روٹنا نہیں چاہیے ورنہ روٹ کے کیا ہی کرے گا ان زندگی سےر
کی کی حفاظت کر درس دیتا ہے صفائی کو نصت ایمان کہا گیا ہے اس اس لیے ماحول کو صاف رکھنا صرف سمجھ فرضی نہیں بلکہ کے دینی ذمہ داری لے
تھا وہ اکثر اس کی مذاق اڑاتے تھے پیسہ ہوگا تو ہی لوگ عزت دیں گے عمر صرف مسکرت دیتا اور اپنے کام ایمانداری سے کرتا رہتا ایک جنم بزار بازار میں ایک بزرگ کا پیسوں سے بھرا ہوا بیتائی گر گیا بہت سے لوگوں نے دیکھا مگر کسی نے واپس نہ کیا عمر نے بتایا اٹھایا اور بنا ایک روپے پ نکالے اس بزرگ کو ڈھونڈ کر اس کے الحوال کر
جو ہم بالک پانی ا چھا ل ہو گیا مہ جو ہماری گرد و نو کی چ جو ہمارے مرد ہوا کو گرد مکمل بناتا جیس ہوا پانی زمین درخت دریا پہاڑ اور تمام مخلوق اور اللہ تعالی نے انسان کو زمین کے نگم بنائے ہیں اور ہمیں حکم دیا ہے کہ اس دنیا کو بہتر بنائے نہ کہ اسے باہ کریں لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج انسانی غفلت کی وجہ سے ماحول کو بہت نقصان پہنچ رہا ہے
اصلی امیر وہ نہیں جس کے پاس زیادہ پیسہ ہو بلکہ وہ ہے جس کے پاس ایمانداری اور عزت ہو عمر مسکرا کر بولا پیسے آج ہے کل نہیں بھی ہو سکتا لیکن اچھا کردار اور عزت انسان کی اصلی پہچان ہے
تو اچ اچا جی باتلو بات ا کی بات ہے کہ آج انسانی غفلت کی وجہ سے ماحول کو بہت نقصان پہنچا فریکٹریز کے دوراں گیروں سے نکلنے والی گیس پلاسٹک کے کا بے پناہی استعمال اور فچ فطرت نظام کو متاثر کر دیا اس کے نتیجے میں ہوا آلود ہو رہا ہے پانی گندا
بادشاہ نے پھر پوچھا پھر تم میرے سامنے جکے کیوں نہیں کسی کسان نے نرمی سے کہا حضور کدھر
آج دنیا کا ایک کلائمیٹ چینج کی وجہ سے آج دنیا کا ایک بڑا چیلنج ایک بڑا چیلنج کلائمیٹ چینج بھی آ کا یہ بار چیلنج بن چکا ہے شدید گرمی کبھی غیر ماحول ب ک کبھی کبھی کلائمیٹ چینج بھی ہو سکتا ہے تو کبھی یہ بھی آتا ہے ات لیکن کلائمیٹ چینج بھی دنیا میں لیکن لیکن ہر مسئلے کا حل بھی موجود ہوتا ہے اگر ہر
یہ اس دن اس کا بھیھی آتے ہے آٹھ آٹھ منٹ
لیکن اگر ہم فائدے کا یہ ہونا چاہیے اسکول اور کالج میں بھی ماحول ٹھیک ہونا چاہیے
بیگ میں نے پال لیا بٹ وہ پالنے کے بعد میں لالچ میں پڑ گیا لالچ بری بلہ ہے گائے ایک پالتو جانور ہے اس میں سب کچھ با ڈال دو وہ کیا دیکھ رہا ہے وہ کچھ لاک ڈاؤن دیکھ رہا ہے ہ یہ
ہاں ہاں ہاں ہاں
ایک سکول میں ایک بزرگ استاد تھے ان کی کھا زیادہ نہیں تھی کپڑے بھی بہت سادہ تھے لیکن پورا شہر ان کی بہت عزت کر آتا ہے ایک دن ایک امیر آدمی نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا آپ کے پاس نہ دولت ہے نہ بڑی گاڑی ہے پھر لوگ آپ کی عزت کیوں کرتے ہیں استاد مسکرائے اور اسے اگلے دن اسکول آنے کو کہا اگلیے دن
لیکن ہر مسئلے کا حل بھی موجود ہوتا ہے اگر ہر فرد روز مرہ کی زندگی اگر ہر فل روزمرہ کی زندگی میں چھوٹی عادتیں اگر ہر مرد روز مرہ کی زندگی میں ہر مسئلے موجود ہوتے ہیں اگر ہر فرض روزمرہ کی زندگی روزمرہ کی زندگی زگی میں چھوٹی چھوٹی عادتیں اپنے لیے تو بہت بڑی تبدلیاں لے
عزت صرف تمہاری کردار اور اخلاق کی وجہ سے دلوں میں جگہ بناتی ہے امیر آدمی کی آنکھیں چگ گئی اس نے استاد سے معافی مانگی اور کہا آج مجھے سمجھ آئے کہ انسان کی اصلی پہچان ان کے پیسوں سے نہیں ان کے کردار سے اتی د اس دن سے اس نے عزت کرنی سیکھ لی لالچ
اور ریسائکلنگ کا
اسی لیے میں
چاہیے ڈسٹ بین میں ڈالنا چاہیے اور ریسائکلنگ کا فروغ دینا چاہیے
میں دوسرا ٹاپ پہ بات کروں گا ایک گاؤں میں ایک نام کا ایک غریب لڑکا رہتا تھا وہ محنت اور ایمانداری سے اپنا گزارا کرتا تھا ایک دن جنگل میں لڑکی لکڑی کاٹتے وقت اس کی کلاڑی ندی میں گر گئی وہ اداس ہو کر کنارے بیٹھ گیا اتنے میں ایک بزرگ اس کے پاس آیا اور ندی سے پہلے اس نے کہا تم بات کیوں نہیں کر رہے ہو
ج آخر میں میں یہ کہوں گا کہ ماحول کی حفاظت کسی ایک
بزرگ اس کی ایمانداری سے خوش ہوئے اور اس کی اصلی لوہے کی
سب کی مستقل
سب کچھ کہا
مستقرین ذمہ داری اگر ہم آج سے
گیا کہ وہ جوٹ بو رہا ہے ن نے سونے کی کلہڑی بھی واپس لے لی اور اس کی اصلی کلہڑی بھی نہیں لوٹتے ش خالی ہاتھ گھر لوٹ آیا اور اپنی لالچ پر بہت پچ ایسی لالش بری بلا ہے جو انسان لالچ کرتا ہے اکثر اس کے ہاتھ میں جو ہوتا ہے وہ بھی کھو دیتا ہے باقی
حفاظت کریں گے کیونکہ صاف ماحول ہی صحت مند زندگی کی بنیاد ہیں بہت بہت شکریہ السلام علیکم وورحمۃ اللہ وبرکاتہ